السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ ٹھیک ہے اچھے سے الحمد للہ سب آافظ سے ہے
جی آواز تو میری صاف آ رہی ہوگی آپ کو
جی بہت
اچھا چلیے پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بتائیے آپ گھر پہ سب ٹھیک ہے ہاں اور جی جی سب سب سب ٹھیک شکر شکر اللہ کا جی جی بس چل ہی رہے کر رہے کام کام چل رہی ہے زندگی اور کیا کریں گے
جی بالکل صحیح اچھا وہ آپ کے ہاں ہاں ہو گیا آپ کے کچھ رشتے مہمان آئے ہوئے تھے
ہاں ہاں جی وہی پر ہے ابھی
بیٹھے ہیں ٹھیک
اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں تو کیا کیا پھر ہوں ہ ٹھیک ان نہیں کہنا مہمانوں کا پھر
جی بالکل آئے تھے وہ
اچھا ٹھیک اچھا
تو کیا بول اس کو وہ واپس بھی چلے گئے
ٹھیک ٹھیک
جی ہاں بالکل ادھر واپس بھی چلے گئے بہت
پھر گھومنے کس کو بھیجا آپ نے
میں نے بھیجا محمد حماسکوراد کو میں نے بولا آپ ان کے بھاباپ کے ساتھ میں نے ان کو بولا آپ
کہ نہ ادھر باغ میں نوا باغ میں
نہیں نہیں نہیں تکری
ٹھیک اچھا چلیے ٹھیک ٹھیک ہاں ٹھیک اور ھمم اور بتائیے گرمی کا موسم کا کیا حال ہے وہاں سے
بس گرمی بڑھتی جا رہی ہے
ہاں وہ تو ہاں وہ تو وہ تو ہے ہی وہ تو ہے ہی اس میں ہم کیا
آپ کی کیا مصفیت رتی یہ
کچھ نہیں میرا تو کیا ہی صبح نکلتا ہوں شام کو آ تا ہوں جب ایسے ہی دن صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے د دن یی تمام ہوتا ہے جی جی یہی یہی ہو رہا ہے جی اس وقت ہمارے ساتھ ہاں ہاں ہاں جاتا ہوں سنڈیز کو جاتے ہیں ہم کرکٹ کے لیے اور باقی دونوں میں تو ایس ہی بیٹھ یہ ہوتا یہی ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے اور آپ بتائیے آپ نے پھر کیا وہ دیکھا پھر گھومنے وومنے کا جو اب ہمیں
ی بات میں نے تو بولا مجھے نہیں لگتا ہے کوئی اچھا رسپانس آئے گا کوئی مانے گا آپ کو وہاں کے سائڈ سے مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا جی
کے لیے مطلب ڈان ہم نے کیا نا نیکسٹ یا منڈے منڈے کو
تو وہاں سے بھی دیکھیے رو ساح کا بھی دیکھیے نا کیا بنتا ہے ان کا شیڈیول کیا ہوگا ان کو نائٹ شفٹ ہو جاتا ہے ن رمی صاحب کو
نہیں ان کا تو میں نے ان کا ان نے تو بولا تھا نا کہ مطلب ان کو سنڈے کو ہوتا ہے نائٹ والا
نہیں نہیں ان کو میکسیمم ویک میں میکسیمم نائٹس ہوتی ہے نائٹ شفٹ ان کا رہتا ہے تو کیوں ب رہا تھا شاید اس دن کے بغیر آپ دوسرا دن دیکھیے کوئی
کس دن کس دن بول رہے پھر
تو وہ وہ کیسے میں بول سکتی ہوں وہ آپ کو انہیں کی اہلیہ کے ساتھ بات کر کے دیکھیے ان کی اہلیہ کے ساتھ بات کیجے
ٹھیک ٹھیک
کو پوچھیے کون سا دن صحیح رہے گا ملاقات کا وہ پھر وہ آئیں گے اس حساب سے ٹھیک ہے نا
جی جی جی صحیح صحیح ہاں ہاں وہ بات تو ہے ہی اچھا ان اس بولا پھر نائٹ شفٹ والے کا ہی مطلب وہ ایشو ہے
جی جی جی انہوں نے بولا ان کا نائٹ شفٹ رہتا ہے تو اس کی وجہ سے شاید نہیں ہو پائے گا ٹیوزڈے کو اب وہ بھی دیکھتے ابھی کون سا دن رہے
منڈے بولا تھا نا شاید ہم نے منڈے کو
ہاں جی وہ وہ دیکھیے نا آپ ان کے ساتھ بات کر کے ان کو بہتر پتا ہوگا نا
ان کو تو میں نے لگایا تھا فون مطلب ان کا فون سوئچ آف آا رہا تھا صبح ہاں تو ان سے بات نہیں ہو پائی اس کی وجہ سے ان کے ساتھ
میری بھی ان کے ساتھ بات نہیں ہوئی کیوںہ میری بات ہو جائے گی تو میں بھی بولوں گی
ہاں ٹھیک ہاں وہ تو ہے ہی وہ بات ٹھیک ہی ہے
اجار بھائی نے کیا بولا
اسے میں نے کچھ نہیں وہ تو تیاری ہے نا
بالکل تیار ہے وہپٹ ہے آپ دیکھیے جگہ اور دن کون سا ہے بس
ہاں ہاں وہ تو ہے وہی دیکھنے خی باقی تو وہ تیار ہی ہے ان کا وہ مسئلہ نہیں ہے
ہاں جی وہ تیار ہے
ہاں وہ تو ہے ہی بات پھر وہی دیکھنا ہے نا مگر یہی چیزیں کیا رہتا کیونکہ نینا تو تب سے تیار تھی اب آپ سے دیکھ رہے یہ چیزیں تو پھر اسی لیے دیکھنا کہ پہلے سے ہی کیونکہ پھر پہنچ جائے گا وہ دن تیاری ہ
کا کہنا ہے کہ اگر آپ اس دن جائیں گے تو میں نہیں آؤں گا کیونکہ میرا نائٹ شفٹ رہتا ہے
ٹھیک اس کو کچھ کم نہیں ہوگا
جی بالکل تو دیکھیے بچی کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ کا بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف جو اپنے بندے بند رہتے ہیں ان کو دیکھنا ہے ان کے حساب سے ہے نا تھوڑا سا
وہی میں کہہ رہا ہوںا کیونکہ دیکھیے وینسڈے کو میرا پیپر ہے پھر اس کے بعد
اچھا
ہوں تو اسی لیے میں کیا رہا تھا پھر آپ دیکھ لیجیے
ٹیسٹ بھی کیسے پاسبل ہوتا پھر
نہیں ٹیوزڈے کا میں کال لیتا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر وہ میں دیکھ لوں گا وینسڈے نہیں ہو سکتا مطلب شارٹ میں اس کے بعد پھر تھرز ڈے آتے فرائیڈے آتی ہے پھر تو یہ لوگ باند ہی ہوتے ہیں پھر کہاں سے نکلیں گے وہی تو اسی لیے ہاں اسی لیے سنڈے کو بھی سنڈے کو تو نہیں نکلیں گے نا یہ لوگ ہ ہ سنڈے کو تو کم سے کم نہیں نکلیں کیونکہ تاؤ بھی نکلتا ہے ایسے ہم بھی نکل رہے ت
مھے نہیں لگتا پڑے لوگوں کا آنا انٹرسٹ ہے اس میں دلچسپی ہے اس بارے میں مجھے نہیں لگ رہا ہے
وہی تو نا اگر ہوگی تو نہیں ہوگی تو تو وہ تو پتا چلنا چی ن اچھا ہوں ہاتس ہاں
مجھے نہیں لگ رہا ان میں کوئی دلچسپی ہے اس بارے میں
پتہ پتہ چلتی تو وہئی اوٹ ٹھیک ہی تھا نا پھر اگر پہلے سے ہی پتا چلتا ہاں وہ تو ہے ہی مگر میں گھر پہ ہی مطلب ہوتا ہوں ان کی وجہ سے
تو نہ بندہ تو وہیں پر ہوتا ہے نا آپ کے پاس ہی بندے تو آمنے سامنے ہی ہوتے ہیں نا کم سے کم یہ چیز تو ہو سکتی ہے نا آپ کو کہ آنا ہے نہ آنا ہے
اس جیس لگف سے میں نے یہاں سے یہ بولا آپ میں نے یہاں سے اندازہ لگا کے بولا آپ کو مجھے نہیں لگ رہا
ہاں وہ تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ کیونکہ نہ پوچھ رہے نہ بول رہے کہ کیا ہوا وہ اسی معاملے سے اب ہمیں اگر ل ان کو لینا ہے تو پھر ان کے پیچھے پڑنا ہوگا ایک ایک ہی بات ہے وہ بات ایک ہی ہے شارٹ وہی ایک بات ہے کہ ان کے پھر پیچھے پڑنا ہوگا نکالنے کے لیے ان کو طح کریں ہ وہی بات ہے شارٹ میں اور بات کچھ نہیں ہے
جی بالکل صحیح تو یہ چاہتے ہیں کہ یہی بات چلتے رہے یہی موضو پہ بات ہوتے رہے موزو آگے نہ چلے بس موضو اتنا ہی رہے اس موضع پہ بات چلتی رہی کسی نتیجے میں نہ پہنچے
نتیجے پہ نہ پہنچے میں ابھی ان سے مجھے لگتا ہے شام کو میں سب سے بات کروں گا ان کو میں بولوں گا منڈے کا ڈیٹ ہے آپ کو آنا ہے یا نہیں آنا ہے مجھے بولو آپ منڈے کو ریڈی ہو آ کر آپ کو آنا پڑے
مجھے کسی بھی دن
اچھا آپ تو منڈے کو اب رکھو ڈان میں نینا سے بھی پوچھوں گا آج شام کو کہ کیا ہوگا منڈے کے لیے کہے کیا ہے منڈے یا ٹیوزڈے میں سے ایک دن دیکھیں گے ہم ٹھیک ہے نا تو میں بابا کو بھی شام کو ماما کو کو بھی بول دوں گا اور تاؤ واؤ کو بھی ابھی بھی میں بول دوں گا کہ منڈے کو یا ٹیوزڈے کو آپس جانا یا نہیں جانا ہے ہاں یہ ن سے ازر ب سب کو میں بولوں گا
جی ب ہاں ہاں ورنہپ ایسے ہی کر جائیں گے جانا ہے آنا ہے آنے جانے میں آپ کا سقت ضائع ہوتا
ہاں وہی میں کہہ لو نہیں آئ گے کوئی بھی ہم ایسے ہی نکلیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہاں پھر دیکھیں گے ہم خود ہی اس کا مسئلہ وہ نہیں ہے اب پوچھیں گے ان سے خالی تو دیکھیں گے یہ کیا وہ نہیں
ہاں بالکل صحیح ہے آپ دیکھھیے پوچھیے ان سے اجازت لیجیے کہ
ہاں ہاں وہ تو ہے وہ تو ہے اجازت دیکھیں گے کہ کیا کیا کس کس کا مطلب دھیان ہے اس میں مطلب آنے کا نہیں آنے کا کیا بولیں گے وہ تو پھر دیکھیں گے پھر ہاں تو پھر آگے دیکھیں گے اسی حساب سے کیا ہے کہ
صیح جی بالکل صحیح بالکلحیح بس جی الحمد اللہ بس ہم یہاں پہ باہر آئے تھ سوچا تھا پودوں کو بچا کے ایک نظر ماریں گے
ہاں ظلم کرتے ہو پودوں پہ ڈالتے ہو ایسے ہی س کرتے ہو اس پہ تو اب کیا بولتے ہو پانی کیا کرے گا
تو ان کو پانی کی بہت کم ہے ان کو پا
ظلم ظلم کیا آپ نے ان پودوں پر وہی وہی اور آپ نے جو یہ بھاگ واگ کا دیکھا وہ کیا کیا سر
کس کا
سبزی وبزی کوتی پانی
کہاں ابھی کہاں لگایا پانی وہ صبح ہی ہم نے موٹر بھی کیا تھا
اچھا
پائپ لگا کے ہوتی ہے ب خود ہی جاتے
ٹھیک
یہاں سے میں نکلی تھی باہر دیکھنے کے لیے ان کو بس برا کر رو پڑی یہ چاہتی ہے کہ نہیں ہم بیٹھے بس آرام سے کمائیں اور کچھ نہ ہو
ٹھیک اچھا وہ یہ یہی چاہتی ہے فی الحال ابھی اچھی بات ہے اور آپ کے مصروفی تھی پرسوں سے کچھ
مصروفیت یہ تھی کہ محمد حماس کا نتیجہ تھا ان کے پاچے کچھ ہو گئے تھے تو اب ان کا نتیجہ تھا وہ بھی ملا ہمیں ی جی جی ج نائنٹی سکس پوائنٹ
باش
سیون فور ہاں پرسنٹی مگر نمبرات کچ کٹ گئے ہیں میتھس میں کچھ گڑبڑتی ہے ہاں جی جی بالکل
ٹھیک ٹھیک ہاں وہ بات تو ہے ہی کچھ کچھ میں ہوتا ہی یہ بس چل رہے اور کیا ہی کیا ہی بولیں گے ہاں دون ہزار اللا ہاں ان کا وہ ٹھیک ہی تھا اس میں وہ تاج کال میں تھا وہ
جی جی بالکل
ہ ان کا وہ اچھا ہی نتیجہ تھا پر میں نے ان کا خود ابھی نتیجہ دیکھا ہی نہیں اس لیے مجھے خود بھی نہیں پتا ان میں کیا ہوا کیونکہ میں مصروف ہی تھا نا یہاں سے پوچھا بھی نہیں میں نے ان سے کہ کیا وہا اس نتیجے میں
چلیے ہمارا وقت بھی اختتام پزیرہ ہو گیا ہ ہاں ہمارا وقت بھی اختتام پذیر ہو گیا جی بالکل ہاں جی بالکل بالکل بالکل صحیح اچا اچھا
بیٹھے گا